السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
میں بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کہسی ہیں
جی اللہ کا شکر ہے ابھی سب خیریت سے ہیں
ہاں کوئی ہمارے مے بھی سب ہوتے
جی ہاں بالکل میں سونچ رہی تھی لاؤ میں فری بیٹھی ہوں آ باجی سے ہی بات کر لی جائے بہت دن ہو گئے ا تھوڑا سا بول لے لیتے ہیں ہال چال لے لیتے ہیں بسے یہ فون کتنی اچھی چیز ہوتی ہے نا جیسے کسی کا بھی حال چال لے لو بالکل بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی ذرا زور سے بولاے
ہماری آواز آ رہی ہے
جی جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز کیا کہتے ہیں کت اتنی اچھی چیز ہے نا ان شاء اللہ یہ بہت اچھی چیز ہے کیا کہتے ہیں اس سے نا آ ہماری بات ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں موبائل فون بہت اچھی چیج ہے
ایسب دیکھا جائے اس سے کافی چیزیں سیکھنے کو نہیں مل جاتی گھر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی خبریں ہم کو مل جاتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے
جی جی بالکل بالکل ان شاء اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے اور کیا ہے نا کہ آج کل تو بچوں کی پڑھائیاں بھی آن لائن ہو گئی ہیں تو بچوں کو پڑھنا کا پن پڑھتے رہتے ہیں بچے ان شاء اللہ اس سے کیا کہتے ہیں فون سے پڑھائیا ہو گئی ہیں بچوں کی آن لائن ہو گئی پڑھائیاں تو اپنے پڑھتے لکھتے رہتے ہیں بچے
اور کھانے پینے کی چیزوں میں کپڑے وغیرہ لوگ سب گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے آ جاتی ہے اور دقت وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے سب فون کا ہی کمال ہے
جی بالکل اب پہلے کے زمانے میں تو کہاں بات چیتیں نہیں ہوتی تھی یے رہتا تھا کہ کہیں ملیں گے جب بھی باتیں کریں گے جب ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے کچھ بات ہو جاتی تھی تو انشاء اللہ وہ بھی بیجتے تھے پیغام بہت دنوں بعد بیجتا تھا اب انتجار ابھی ترنت پیغام ہم لوگوں کو بھیج جاتا ہے اور ترنت ہمارا ہم لوگوں کی باتیں ہو جاتی ہیں
بالکل صحیح کہے رہی ہے ہماری امی کہتے تھے کی ہمارے زمانے میں ایک کے جن فون ہوا کرتا تھا پھر جو بھی باہر سے کال وغیرہ آ آتا تھا وہی دس منٹ اس کے گھر پے جا کے بات کرنا پڑتا تھا پورے محلے میں ایک فون ہوا کرتا تھا آج دیک گھر گھر میں تین تین فون ہو رہے ہیں کافی چیزیں آسان ہو جا رہی ہے کہیں ودیش میں کوئی بیٹھے ہے ان سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں ویڈیو کالنگ پے بھی بات کر سکتے ہیں میسج وغیرہ بھی کافی جلدی چلا جاتا ہے آ جاتا ہے بینک کو کے کام سے بھی کافی آرام مل گیا نہ تو پہلے بینکوں کے لیے کافی لمبی لمبی لائنے لگانی پڑتی تھی تو بینکوں کا بھی کام فون وغیرہ میں ہوگ
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا آپ نے بالکل اب کیا ہے نا ہاں ہاں ہاں
لائٹ بل وغیرہ بھی دیکھا جائے تو گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن پیمنٹ کلیئر ہو جاتا ہے نہیں تو پہلے لائٹ بل کے لیے بھی لائن وغیرہ لگانی پڑتی تھی اچھا جی ساری چیزیں کافی آسان ہو گئی ہے
جی جی جی بالکل آج گھر گھر بیٹھے سارے کام ہو رہے ہیں مو بائل فون سے اچھا بھی ہے موبائل فون تعلیم کے لیے بھی ان شاء اللہ بہت ہی اچھا ہے اور جروری بھی ہے فون
بالکل صحیح فرمائیں دیکھا جائے فون وغیرہ سے کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں آن لائن بیٹھے بیٹھے کافی کلاس سیس وغیرہ بھی آتی ہے کوئی ڈانس کلاس وغیرہ سیکھتا ہے کوئی کمیونکیشن جیسے سلف کمپیوٹر کے ریلیٹڈ بھی دیکھا جاتا یوٹیوب وغیرہ میں ترنت ساری چیزیں بھی آ جاتی کسی کو کھانا بنانا نہیں آتا تو یوٹیوب وغیرہ پر
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی اور ہمیں نا ہاں جی
کافی چیزیں آسان ہے جیسے سب گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے ہو جاتی ہے کہیں جانے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑ سبزیاں تک دیکھا جائے تو آن لائن آ جا رہی ہے دس دس منٹ میں تو کافی اچھا ہے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اس سے نا ہمیں ایک وہ مطلب اس سے یہ بھی ہے پر کہ آج کل اسکیم وغیرہ زیادہ ہو رہے ہیں دھوکا دھڑی زیادہ ہو رہی ہے تو ان شاء اللہ اس سے بھی بچنا چاہیے موبائل فون پے ترنت کوئی خبر آئے تو اس پے مطلب ترنت ہی گورناک فرمانا چاہیے اس کو ترنت دھیان میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکی آج کل اسکیم بھی فون پے بہت ہو رہا ہے
نہیں ہے تو برایاں وغیرہ دی ہے کافی دیکھا جائے تو اسکم وغیرہ ہو جاتی ہے کافی فراڈ فراڈ جیسا میسج وغیرہ بھی آتا ہے گروپ وغیرہ میں کو شہر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دھیان نہ دینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ جانچ کرنا چاہیے کہ جو خبر آ رہئی ہے وہ سچ ہے کہ نہیں تبھی ہمیں ریٹ وغیرہ جیسے کرنا چاہیے ترنت آنے کے بعد ایسا شوق نہیں ہونا چاہے کہ کیسی خبریں آ گئی اس کا پورا جانچ پرچانچ کرنا چاہیے کیونکہ آج کل دیکا جائے فراڈ فراڈ میسج وغیرہ بھی آ جاتی ہے دیکھا جائے تو کوئی ایسے کر کے اگتے وغیرہ بھی لے لیتا تو کی جس کی وجہ سے ان کا کھاتہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں تو ہمیں بچنا بھی چاہیے
ان چیزوں سے بچنا چاہیے ان شاء اللہ ا بالکل آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ کیا ہیں نا پر یہ ا آج کل کے بچے بھی بہت بگڑ رہے ہیں اس سے کیونکہ سارا دن موبائل فون پہ گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو بچوں پہ غلط بھی اثر پڑ رہا ہے اس کا
بالکل صحیح کہا رہی ہیں فون وغیرہ کا اچھی اچھی تعلیم وغیرہ سیکھ رہے ہیں کافی چھوٹی چھوٹی عمر میں کافی چیزیں سیکھ بھی جاتے ہیں اور کئی بچوں کو دیکھ تالی فون وغیرہ تو کافی بیگڑ بھی جاتے پورا س میں فون وغیرہ نہیں چلاتے رہتا ہے سمے بھی بہت دیر ہوتا ہے اس سے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا سارا دن فون وغیرہ چلا رہے ہیں جس سے صحت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے انشاء اللہ کہ آنکھیں بھی بہت میں نے دیکھا ہے آج کل خبروں میں موبائل فون پہ خبریں آتی ہیں ٹی وی وغیرہ خبریں نیوز وغیرہ آتی ہیں تو میں نے دیکھا بھی ہے کہ کسی کے بچے کی آنکھیں خراب ہو گئیں کسی کو مطلب ا مانسک استتی خراب ہو گئی ہے وہ پب جی وغیرہ گیمس وغیرہ آتے ہیں ان سے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے سارا دن انہیں کی طرح بولنے لگے ہیں تو بہت سائڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں ان سے بچوں کو
بالکل کہی ہے دھیان دین چ تاک ب تھڑی اچھی چیزیں دیکھیں تاکہ کوئی غلط اثر وغیرہ پہ نہ چل جائے گی غلط جگہ دیکھ لیتے تو بعد میں کافی پچ ا ہوتا ہے اور پھول وغیرہ میں زیادہ چلا ہم تو بیماریاں بھی ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کو چشمے لگ جاتے ہیں مو تاپی جیسی سمیاسی بھی آنے لگ جاتی کیونکہ وہ لوگ باہر تو کھیلنے جاتے ہی نہیں ہے باہر کا جو سمے ہوتا ہے وہ فون میں ار دیکھا جاءے تو ویڈیوس وغیرہ میں ان کا پورا سمے چلا جاتا ہے تو شام کو بھی کافی خراب ہوتا ہے یہ سب چیزوں کا کہ امیوں کو دھیان رکھنا چاہیے تاکہ فون میں وہ دیکھا جائے تو کافی ہو سکے تو کم ہی فون کا استعمال کرے جتنا سمئے جتنا ہو سکے اتنا کم استعمال کرے
گلا آب نے صحیح فرمایا ہے کیا ہے نا اس کو وقت کے حساب سے مطلب دیکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس وقت ہے اور ہمیں ضروری چیز دیکھنی ہے انشاء اللہ اس کا ضرورت کے حساب سے ہمیں مطلب استعمال کرنا چاہیے آج کل کے بچے ہیں کہ جو ساری پڑھائی ان کی آن لائن ہو رہی ہے انشاء اللہ تو دیکھتے رہنا چاہیے ہمیں بار بار چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یا ویڈیوز دیکھ رہا ہے یا پھر ہمارا فو بچہ کوئی غلط چیز تو نہیں کر رہا تو ہمیں ترنت بچوں پر بھی زیادہ دھیان دینا چاہیے موبائل دیکھے تو
یہ سب چیزوں کا دھیان رکھے ہیں تو بچے کافی جلدی یں گے بنا یہ سب کا دھیان نہیں دے پاتے تو کافی ب نا گیم وغیرہ تو چکر میں ہے نا کافی نقصان آتا ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے گیم وغیرہ تو چکر میں ہے نا ان کے ابو کا نا کھاتہ بھی خالی ہو جاتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کچھ او ٹی پی جیسی چیزیں مانگ لیتے ہو بچے کو پتا ہی نہیں رہتا وہ ڈال دیتے جس کی وجہ سے ان کا کھاتا بھی پورا ختم ہو جاتا ہے تو کافی یہ سب چیزوں کا تو پورا سادگی میں رکھنا چاہیے تاکہ ب جی ہمارے نا بگڑے بھی نہ اور کسی کا نقصان بھی نہ ہو
جی بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے کہ مطلب موبائل فون کا ہمیں اچھا بھی ہے مطلب یوز کرنا ہے اور زیادہ یوز کرنا مطلب بنا شاک کے تم یوج کر رہے ہو تو وہ بےیکار بھی ہے کیونکہ ہمارے لیے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیں پت ہی نہیں پڑے گا موبائل فون سے کب کھلواڑ ہو گیا ہمارے شت کے سات ہمارے ساتھ
ٹھیک ہے صحیح کرا گ کئی کئی جگہ بہت بڑے بڑے بڑے اسٹینگ وغیرہ بھی ہوتے ہیں ک جھوٹٹی موٹے بول کے بول دیتے ہیں کہ آپ کا یہ پارسل جیسی چیزیں آئی ہے آپ اپنا یہ او ٹی پی وغیرہ دے دو پھر ہم سوچتے کہ ہم نے کچھ منگایا ہی ہے اس کی وجہ سے کوئی او ٹی پی وغیرہ مانگ رہا ہے اور دے دیتے اور کچھ دنوں کے اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ہمارا کھاتا بھی خالی ہو جاتا ایسے اسکم وغیرہ بھی ہم نے کافی دیکھا ہے
ہاں بالکل ویسے آپ فون آپ کے گھر میں فون چلاتے ہیں سب لوگ
اب لوگ چلاتے ہی فون ہم بھی چلاتے کیونکہ تعلیم وغیرہ سے بھی لینا ہی رہتا ہے فون وغیرہ کئی کام ہے پر ہم اتنا ہی چلاتے جتنا ہمارا ضرورت ہے پورا دن ہم فون وغیرہ میں بھی نہیں لگتے کیونکہ ہم کو اتنا سمئے وغیرہ بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ ہم کو ٹیشن وغیرہ کمپیوٹر کلاس کالج وغیرہ کے لے جانا رہتا ہے نا تو یہ سب کا زیادہ فون چلانے میں ن تعلیم وغیرہ لینے میں کہ سمے وغیرہ نہیں ملتا تو ہم فون کو اتنا ہی استعمال کرتے جتنا ہم کو ضرورت ہے اور ہمارے گھر میں بھی ویسا ہی ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال وغیرہ کرتے ہیں
بس یہی ہونا چاہیے اور آگے بھی سب کو آپ کو سب کو یہی سکھاؤ کہ مطلب ضرورت کے حساب سے فون استعمال کرو اس کو فالتو کی مطلب جگہوں پر مت کرو زیادہ استعمال مت کرو ہر ہماری ضرورت کی جیسے روز مرہ کی چیزیں آن لائن وغیرہ منگاتے ہیں اور کیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے کھانا بنانا ہے کوئی اور مسئلے ہے اور نیوز وغیرہ دیکھنی ہے تو موبائل فون کا یوز کرو یہ نہیں کہ سارا دن گیمس کھیلتے رہو مطلب ویسے نہ دیکھا جائے نا تو آج کل لوگوں کے بیچ میں موبائل فون نے بہت دوریاں بھی بڑھا دی ہیں کیونکہ چچار لوگ ایک ساتھ بیٹھتی ہیں تو آپس میں گفتگو نہیں کرتے ہیں انشاء اللہ بس سارا آپ نے اپنا فون لیا اپنا اپنا فون میں بس بزی ہو گئے
بالکل صحیح فرما رہے ہے ماش آپ نے یے بات بالکل سچ بولی ہے کی دیکھا جائے تو بالکل اپنے سے بات کرنے کے لیے بھی رہتا ہے تو فون وغیرہ میں چلانے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم نہ ملتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ سمے بتانے کا تو سب لوگ اپنے فون میں ہی لگ جاتے تو اس میں سمئے وغیرہ بھی نہیں مل پاتا ہے تو فون تو یے بھی کافی اچھا ہے کچھ بھی چیز ہم کو جانکاری چاہیے کچھ چیزیں نہیں آ رہی ہے ترنت فون کھولو اس میں ساری جانکاری دنیا بھر کی جانکاری مل جاتی ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے انشاء اللہ موبائل کا اتنا ہی یوز کرنا چاہیے استعمال جتنی ہمیں ضرورت ہے جرورت کے حساب سے تو تو اچھی چیز ہے ابھی زیادہ کرو گے بنا ضرورت کے تو انشاللہ پھر تو ہر چیز خراب ہی ہوتی ہے
بالکل
آپ بھی آگے بچوں کو تعلیم دیا کریں کہ مطلب موبائل فون کو ضرورت کے حساب سے یوز کیا کر مجھے آپ سے بات کر کے آج بہت اچھا لگا
مجھے بھی آپ کو دیکھ کے کافی اچھا لگا کی آپ نے اس کے بارے میں کافی جانکاری رکھتی ہے
آمم جی اللہ حافظ
اللہ حافظ